وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ و برکاتہ
جناب پری سے آپ بتائے آپ کیری سے
جی اللہ کا شکر ہے دعا ہے اپ بھی ہم بھی کھیل دیتے ہیں
ہ بلا جناب کیا کر رہے ہو آپ ہاں کیا ج نہیں جی نہیں جناب کیا بریک فاسٹ کر لییاتا تو ابھی جھول بات کھائے گے انشاء اللہ
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں نماز وغیرہ پڑھ کے فارغ ہوگیا آرام سے کھا لے نا تاکہ یہ اچھی رہتی ہے صحت وغیرہ جی اور بتائیے کیا کر رہے تھے آپ
کچ نہیں بس لائبریری میں تھا تو ابھی لائبریری سے باہر آ گیا تھوڑا تھوڑا مائنڈ فریش کر لیتا ہوں
بالکل بالکل آپ کو گھنا چاہیے تھوڑا مطلب جیسے دو گھنٹے بڑائی کر لی تو تھوا مطلب پانچ من کا یا دو منٹ کا بریک لین چاہیے آپ کو
کیا زیادہ لمبے ٹائم بیٹھنے سے پھر کیا کمر دکھی کبھی کیا ہاتھ کہ تو وہ فریش مائنڈ ہی فریش ہو جاتا ہے اس سے
بالکل بالکل اور دیکھو مطلب جو کیا اپن کو مائنڈ فریش وغیرہ کرنا ہے کبھی تو ہمیں آپ کو کو سجیشن کروں گا کہ آپ ہفتے میں ایک بار کوئی نہ کوئی سی مووی ضرور دیکھیں
جی جی
اس سے دیکھو آپ کو مطلب کچھ نالج بھی ملے گی اور آپ کا مائنڈ فریش بھی ہوئے گا کچھ انٹرسٹنگ لگے گا آپ کو جی جی تو آپ کو مطلب کس طریقے کی مووی پسند ہے زیادہ
تو
ہور موی کومیڈی موی یا پھر لوس موی
کہ مجھے تو سؤتھ کی مووی پسند ہے بہت
اچھا ساؤتھ کی مطلب وہ مارپیٹ والی مووی ہے
جی جی بالکل وہی پسند ہے م
اچھا اچھاھا
مج ایکشن مووی میں مزہ آتا ہے مجھے یہ ل بھی وہ کیا لوں بھی تو کیا کریں گے ہماری لائف میں ہے ہی نہیںا کوئی جو لوگ رومان می دیکھیں ہم کوئی یہ نہیں ہمے لائ میں ایکشن میں مزہ آتا ہے ن تو ہم تو ایکشن ہی کرتے
اچھا اچھا اچھا دیکھو اپن جیس چیز دیکھ ہیں نا پھر اپنا مطلب مائنڈ سیٹ اسی طریقے سے کام کرتا ہے
اگر آپ کومیڈی مووی دیکو گے تو تھوڑا مزاہ کی ہو جاؤ گے لوس موی دیکھو گے تو مطلب آپ جو مطلب محبت یا پیار والے جو اخلاق وہ آپ کے اندر آئیں گے جی اور آپ ایکشن والی مووی دیکھو گے تو پھر مطلب وہ آپ کا مطلب وہ ہوتی ہے نا فیلنگ کہ مطلب میں مطلب گیینگیگسٹر ہوں
نہیں نہیں ایسے نہیں ویسا کچھ نہیں ہے ابھی تو کیا مطلب پہلے دیکھتا تھا ابھی تو کافی ٹائم ہو گیا ایک ڈڑھ سال ہو گیا نہیں دیکتاب
اچھا اچھا اچ اچھا نہیں دیکھتے ل یہ کیا دیکھے مطلب لائف پنسی ہوئی نا اب بورورنگ ہو رہی ہےب لائف
پہلے کا اسکول لائف تھی تو کر لیتے تھے ٹائم پاس اب کالج لائف اس میں آ گیا تو پریسر بہت ہو گیا مائنڈ پہ تو ملتا ٹائم
بالکل بالکل بالکل پریسر اتنا ہو گیا ہے دیکھو فرسٹ سمسٹر کے ابھی کیا بولتے ہیں ریزلٹ نہیں آیا سیکنڈ سیمسٹر کے ایگزام آ گئے اب بچہ کیا کہہ رہے گا پریشر کہاں رکھے بچہ
ہ صحی ج
پھر الگ اپنے کیا بولتی ہے تو ڈگری چل رہی پھر الگ ڈپلووما ہو رہا اس کا کے ایکگ دام اور مطلب انسان کا گ گھٹ گیا اس کے اندر
کیا کرے مطلب کمپٹیشن اتنا ہو گیا نا تو کیا کرے انسان کا پس کام دماغ بند ہو گیا اتنا پے سر آ گیا آپ کیا کریں ہیں
جی جی وہی تو ہے نا مطلب انسان کیا بولتے ہیں ڈپلوما کر رہا ہے تو لیکن اس کے لیے بھی مطلب اس کو گریجوشن بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ مان لو آگے فیوچر ٹائم میں کیا بولتے ہیں آپ کوئی جاب وغیرہ لگنی ہے ا اس نے گشر مانگ لیا مانگ لیا تو مانگ لیا ب دینا پڑے گا
تو وہی نا مطلب انسان سوچتا ہے بھائی میں ہر چیز کر لوں یہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں کئی انسانوں میں ڈگری ہے بیٹیی کر رکھی ہے کر کر کے پر میرا تو یہی لوجک بھائی آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھو نے تو پھر آپ بزنس دیکھو آپ وہ اگر روچی نہیں ہے آپ کی پڑھنے میں تو بزنس کرو خ
بالکل جب آپ کو دکھتا ہے کہی دیکو آپ میں مطلب ہر بچوں کو گود کا پتا چل جاتتاا کہ اس کا مطلب آ لیول کتنا ہے کس حساب سے وہ پڑھ پا رہا ہے کس حساب سے اس کا بیسک ہے تو اس اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے
اسے سے درست کرمایا آپ نے وہی کی ج جس کے سب کو پت ہوتا ہے بھائی اپن کتنے لیول پہ کتنے پانی میں آپن اپن کو پتا ہے پھ سکتے ہیں اب آگے نہیں پڑھ سکتا اپن کو خود کو پتا ہوتا ہے تو سب سب کو سب کو پتا ہوتا تو اپنے بارے میں اپنا آگے پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے کتنا مائنڈ کام کرتا ہے اپنا پر آپ کا نہیں کر رہے پڑھائی میں کام آپ تو آپ کو جو اچھا ہے آپ کی وہ اچھا ہے وہ کرو آپ میں تو کہتا آپ بزنس کرنا ہے تو آپ بزنس کرو کہ کوئی اا بھی بزنس ہو آپ کی جو اچھا ہے وہ کرو پ ایسا نہیں ہے کہ کئی بار کیا ہوتا ہے پیرنٹس کے چکر میں پنٹس کے پریشر میں آ جاتے ہیں اسٹوڈینٹ پڑھائی کرتے رہتے ہیں پانچ سال نکال دیتے دس سال نکال دیتے پھر ریجلٹ کیا ہوتا ہے وہی سننے ریجلٹ سے آگے جا کے وہ کمپنیوں میں جاب کرنی پڑتی ہے تو یہی ہے اپنے اپبنے جو اپنا آپ سپنا دیکھ را ہے جو آپ نے آپ اس پر کام کرے پھر عمل کرے آپ
جی جی بے شک نلوس سر میں آپ
کئی بار کیا ہوتا ہے پیرنٹس کا پریشر رہتا ہے تو وہ بچہ اپنے سپنوں کو نہیں کر پاتا تو یہی ہے پیرنٹس سے بھی گزارش ہے میری سب سے اپنے بچوں سے پوچھے اس کو کیا کرنا کئی بار کیا ہوتا ہے سب اپنے اپنے بچوں سے رہتے آپ کو نیٹ کلیئر کرنی ہے اب اسے پتا اس کی ہوئے گی نہیں اس کو اس کو اس خود کو ق نہیں ہو ج پائے گی تو کی پیسہ برباد کرنا ہوا آ اپ نے بچوں سے پوچھے ایک بار بائی اس کا فیوچر پلان کیا ہے
بالکل بالکل بالکل دیکھو آپ کسی کا بھی فیوچر ڈسائڈ نہیں کر سکتے
جی تو ایک بار آپ کو اپنے بچوں سے ائ لینی چاہیے بائی آپ کو کیا بننا ہے کیا کرنا ہے آپ کو آپ کو پڑھائی کرنی ہے بزنس کھولنا ہے تو یہ ایک بار اپنے بچوں کی رائے ضروری ہے کیکہ آپ آپ آپ کے بچے خش رہیں گے تو آپ خش رہو گے آپ کے بچے کچھ نہیں دیں گے تو پھر آپ بھی کچھ نہیں دے پاؤ گے
بالکل بالکل دیکھیے آج کل کے پیرنٹس مطلب اپنے اپنے تجربے کے انسار بچوں پر مطلب تھوپ دیتے ہیں مہ داری ہے کہ یار اس چیز میں اسکوپ اچھا ہے اب وہ اسکوپ اس زمانے کا بتاتے جب ان کے زمانے میں جو اسکوپ اچھا تھا وہ اسی چیز کو کو لے کے چلتے ہیں باقی جتنی ان کو نالج ہوتی ہے اس حساب سے چلتے ہیں دیکن بچہ جو پڑ رہا ہے بچے کو پتا ہے کہ مطلب مطلب کتنا آئی کیو لیول ہے کس طرح کی مج قابلت ہے تو وہ اسی فیلڈ کو چنتا ہے اور اسے مطلب نیو نالج بھی ہوتا تو یہ تھوڑا سا مطلب پرزینٹ ٹائم میں مطلب کیا رینڈنگ میں چل رہا ہے مطلب انسان کو کیا چیز کرنی چاہیے
تو آ حالانکہ ابھی جنریشن ہے پیرنٹس ہے وہ تو سمجھتے اپنے بچوں سے پوچھتے تو ہر چیز اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں تو وہ صحیح ہے ابھی تو پہلے کے لوگ ہوتے تھے وہ آپ کو پتا ہے آپ کو آپ کو لڑکے لڑکے کو لڑکے بھی نہیں دکھاتے تھے شادی کرتے تھے اس کی لڑکا لڑکی کو شادی کے بعد دیکھتا تھا پر آج کی جنریشن بدل گئی ہے پھر آپ اگر آپ اپنے بچوں کو زیادہ پریشر دو گے تو وہ پھر آپ وہ پتا گھر سے بھاگ جائے گا سسائڈ کر لے گا تو یہی آپ کی غلطی ہوتی ہو
ہاں مطلب پھر یہی تووپنا کہ مطلب جب وہ کہہ رہ ہے کہ مجھے مطلب وہ پسند ہے یا پھر مجھے وہ چیز کرنی ہے لیکن بٹ آپ اس کو روک دیتے ہو آپ اس کو ٹوک دیتے ہو کہ آ کو یہ نہیں کرنا ہے پھر جب مطلب وہ ایسا ایکشن لے کے یا اپنا خود کی رشق پر وہ کام کرتا ہے پھر آپ کہتے ہو کہ ہم سے کہہ دیتا ہم وہ چیز کرا دیتے بھائی ایسا نہیں ہوتا ار پہلے تم نے منع کر دیا وہ کس طریقے سے کہتا آپ سے
تو ہر جگ کا یہی ماحول ہے آج کل
تو کیا پیرنٹس کو بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے اور انسان کو بھی سمجھداری سے کام لینا چاہیے
جی جی جی
آپ بتائیے آپ کا تجربہ کس طریقے سے کہتا ہے کہ مطلب پیرنٹس کو کس طریقے سے بچے کو ٹیکل کرنا چاہیے
میری رائے تو یہی ہے کہ بچوں کو بھی مطلب اپنا فیچر پلان کر لینا چاہے ٹرل کے بعد بھ آپ کو کرنا کیا آگے آپ کو نیٹ کرنا ہے آپ کو انجینئر بننا ہے تو اپنے پیرنٹس کو بتائی ایک بات ڈرے نہیں کیک آپ اور جو آپ کے پییرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے فرینڈ کی طرح ہوتے ہیں آپ ان کو فرینڈ مانیں اپنا ان کو ہر بات شیئر کرے اپنی کہ آپ کو اپنی بات سیئر کرو گے تو آپ کو سمجھیں گے وہ بے شک آپ کے پریشر کو بھی سمجھیں گے وہ کیونکہ آپ کو آپ کو جو فیوچر پلان ہے اس کو بھی سمجھیں گے اگر آپ اپنے پیرینٹس کو اپنے فرینڈس کی ذرہ مانیں ہر بات ان کے ساتھ ان کو بتائے ان کو سمجھیا بھائی میں مجھے یہ کرنا یہ نہیں کرنا مجھے تو آپ کو بات سمجھے سمجھیں گے انشاء اللہ ضرور سمجھیں گے وہ آپ کی بات
بالکل بالکل دیکھو آپ نے صحی کہا کہ مطلب بچوں کو اس طریقے سے رہنا چاہیے پیرنٹس کے ساتھ ان کو بتانا چاہیے بٹ مجھے لگتا ہے کہ مطلب پیرنٹس کو بھی ان کا سپورٹ کرنا چاہیے جب بچہ مائنڈ سیٹ رہتا ہے بچ اچے کا تو وہ مطلب اتنا مطلب گھل مل کے رہتا ہے آپ سے اتنی پیار محبت کرتا ہے ہر چیز آپ کے سات شیئر کرتا ہے بٹ کچھ کیسج میں کیا ہوتا ہے مطلب پیرنٹس دھیان نہیں دیتے ہیں بچے پہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے اس کی چھوٹ دے دیتے ہیں اسے
جی جی
پھر وہ مطلب لاڈ پیار میں مطلب پاگل ہو جاتا ہے پڑھائی سے من ہٹ جاتا ہے دیکو اف کورس یہ بات ہے بچہ اگر کھیلنے جائے گا یا پھر الگ دوستوں کے ساتھ لگے گا تو جظیر سی بات ہے وہ ایک چیز ہی کر سکتا ہے باقی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پڑھائی بھی ساتھ سھ میں لے کے چل گا امپوسبل ہے
ہاں بس یہی ہے ب پیرنٹس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے اپنے بچ چوںک بھائی کیا کر رہا ہ ان کی ہر ایکٹیوٹی پہ نظر رکھنی چاہیے
کنٹرول کرنا چاہیے اور بچوں کو پیار محبت بھی کرنی چاہیے اور بچوں کو ایک مائنڈ سیٹ ایسا بنانا چاہیے چاہے کہ ان کو مطلب ایٹھ کلاس یا سیونھ کلاس تک پروپر پتا چل جائے کہ ی میرا گول کیا ہے مجھے کیا اچیو کرنا ہے اس کے پیچھے اس کو پاگل کر دینا چاہیے کہ جنون آ جانا چاہیے ایک
جی جی بالکل بالکل دوست فرمایا آپ نے
تو میرا مطلب یہی کہتا ہے تجربہ کہ بچے کو جب تک گول فکس نہیں کرواؤ گے آپ کیونکہ تو وہ بچہ جو رہتا ہے وہ ا اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہو سکتی کیکہ وہ خود ہی سیلف اپنا گول ڈیسائڈ کر لے نہیں کر سکتا بچہ
نہیں کر سکتا کہ ٹویلتھ کے بعد کیا اس کو مائنڈ کام نہیں کرتا کبھی اس فیلڈ میں جانا ہے اس فیلڈ میں جانا ہے کئی بار کیا غلط فیلڈ چوز کر لیتا ہو پھر دو سال بعد سوچتا نہیں ار اس میں مزہ نہیں ار دوسری فیلڈ میں چلتا تو پھر اس کاب ای سودے برباد ہوتی جاتا ہے
بالکل بالکل ب شک شک برباد ہو جاتی نا لائف اس کی بھر
جی
جی چلو جی بہت اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے اتنا کچھ سمجھایا آپ نے ان شاء اللہ پھر بات ہوئی اللہ حافظ
اللہ حافظ